وہ آپ آپ کیوں چلا رہی تھی
یہ جوائننگ میں تھا آپ سمجھتی نہیں
یہاں آواز ہی نہیں آتی ہے خدا کی قسم فین انیں ہنا کانوں میں کیا بہرا بنا دیا آپ
ہاں بیرا بنادی
کیا ہوا ہاں ہاں آپ خ آپ کیو آپ کی
فین اٹھائیں گے نہ سب ہمیں اچھے سے کام ملے گا کہیں پہ بھی
اچھا اٹھائیں گے
یہ فینسات
یے ہنس رہیے تو بولو یے دانت بند رکھو
ہمم کو بھی کام کر سکتے ہے
ہاں اور کیا بس یہ آپ کو شولڈر سے اٹا رہا ہے کانھوں پہ کام دے دو کوئی کام دے دو آپ کو بہت سارا کام ملے گا ایسے
ہم کتنا کام پہلے بھی کرتے تھے
ذرا اس بات پے پچھلی بار بھی لڑائی ہوئی تھی ہمارے گھر میں
ہونے دو
ہاں آپ کو ہم کو عادت اب کسی کی عادت نہیں ہے تو ہم کیا کریں
ہم کیا کرے
ہاں سچ میں اس کو کب کہا چھٹی یاں اقرا نے
مہوش کو آپنی مرضی جب ائے
وہ کیا جب اۓ وہی چھوٹے کہ لیے لائے اچھا ٹھیک
پھر آئے گا بابند آئے گا
ہاں اور کیا ہو گیا میں اس کو تھوڑی سونی دوں گی ابھی
نہیں وہ آئے گا کام ختم کرے گا ٹرے کرے گی فو
مجھے میڈم کال کر رہی ہے اب بعد میں اٹھاؤں
کون سی میم
ا سلما میم
اس کو کیا کرنا ہے اب
پتا نہیں بولنا ہوگا کچھ
یے جس کو بھی کہ رہے اس کو پتا ہے
ہاں اسی نے تو ورگ دیا لیکن یہ خود نہیں کرتی ہے
یہ کیوں نہیں خود کرتی ہے
اس نے بولا مجھے یہ ٹینشن اٹھے گی
یہی کون سا کام کرتے ہیں پھر
کٹرو کے پاس اتنے بھی اچھے بنگلوری کاٹن آیا ہے
مجھے نہیں لانا کچھ مجھے مت کرو گے مجھے جانا ہے بلنگ کے پاس
ہاں تو جاؤ نا مجھے لگتا ہے یہ بنگلوری کاٹن میں لاونگی لیکن یہ اچھا نہیں ہے
ہم جائیں گے شام کو ماما اور میں
ہاں اس کو وہ اچھا والا کاٹن آیا ہے کاٹن ہی ہاں کاٹن ہی ہے لیکن وہ کام والا ہے امبرائڈڈ
ہاں وہ کل لائنا سوٹ وہاں پہ جانے کے لیے آپ دیکھیے گی کیا لائے گی
ہاں وہی نا
جس کو بھی پہلے لال چوکی لیتی اپنے ساتھ
اب لے جاؤ نا کہیں مگر لے جاؤ
اور کر بھی اجا رے اجا رے میرے ساتھ
نہیں روب رب رحم کرے کام توپہ اٹھانے کیا ہوا اب کا منہ ہے یا کیچڑ کا گٹر کا کنواں کیا ہوا اچھا یہ بتاؤ مجھے
چو چو
مجھے کچھ بولنا تھا اپ کو ہوں ہوں یہ بتاؤ مجھے اپ کو بھی پتہ ہے اس عظمی شفی کا بیٹا ہو گیا ہے ہاں اب تب یہی تھی ہاں ہاں
جاتے دیکھا
کیا ہوا یہاں پہ تھی نا جب آپ ائی تھی عید کا وہ سا سلام کرنے عید سلام
نہیں جی نہیں جی
اچھا ٹھیک ہے نہیں پتہ نہیں گرمی کتنی خطرناک ہے
اہا
ہاں یہ نا یہ یہ اریہا کتنی کیوٹ ہے
کون اریہا
ٹوٹرو کے پاس کٹ ورک سوٹس ائے ہیں ان کو تو میں لے کے ہی رہوں گی
جاؤ لاؤ اپ پتا نہیں کیا کرتی ان سوٹس کو لا لا کے
لگاؤں گی اتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہے اتنا اچھا خدا کی قسم اچھا ہے میں کروں گی لنک سینڈ بہت اچھا کٹ ورک ایا ہے اگر مجھے اچھ پاتا نہیں چھوڑو نکلے گی خود
آپ کو بینک سے آئے ہیں
کیا کیا ائے
فنسی شاید
کیسے مجھے کہاں سے آئیں گے آپ کے پاس
میرے پاس نہیں آپ کو خود کے پاس آئے
نہیں کیا ہوا
تو کیا ہے یہ
کیا ہوا کیا دیکھ رہی ہو یہ اتنے اچھے جو ہے اتنے اچھے جو ہے کیا ہوا
نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے ون تھوسند میں ہے
ہاں
کیا ہے یہ کیا پسند آیا آپ کو
کٹ ورک والے سوٹ ہے کیوں نہیں ہے
ہ ہ بس یہی ہے
ہوں آپ لوگوں نے ختم کیا
نہیں
ماما تو ہاتھ میں دوائی لے کے پھرتی ہیں
پتا نہیں اس کو کیسے یاد آئی یہ دوائی کون سی دوائی
چاول کی دوائی
ہاں بولو نا آدھا کیا ختم اب آدھا گھنٹہ لگے گا اس سے بھی کام
اچھا مطلب آپ لوگوں نے ختم کیا آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں کے پاس نا اچھا کام ہے بس فین کو ساتھ میں لے چلو ان میں دیا مما نچک نمبمی
اس کو بولو اس کو نڈل سے یہ کرنا
میں پاگل وه مجھے گھوم کے گئی
ہ
چی کہاں مجھے نہیں دکھتے اس کو پتا ہے نڈل سے کرنا ہے اس کو یہ گود
پھر
ہاں وہی نا چھید مجھے پتا ہے
اب اب اچھے سے باتیں نہیں کرتے
کیوں نہیں کرتی ہوں کیا ہوا
اس کو کل کیوں اتنی پیسے کٹ گئے
مجھے نہیں پتا اور اسی وجہ سے نا سر کیا کہ رہے گا بچارا ابھی کام کا چیک ہی نہیں ہوا ہے
کیوں نہیں کیا ہے پورا کام چیک
اب کیا پاتا
میں نے کیا کیا آج
ان کی مرضی وہ کریں گے
میرے سب کتے کال پے
ابھی یہ ابھی سیون کالز ہے اس میں
سیون کیسے ہیں میں نے تو ابھی تو ہی اٹھائی شاباش
گھر میں اٹھا ہی نا ایک اس دن جو کوئی
ہاں
آپ بھی نہ میرے ساتھ گپلا بازی نہیں مجھے آتا ہے پھر
اب ابھی بھی پھر سے واپس آنا
ہاں فی الحال تو میں کروں گی ساتھ ساتھ ہی پھر آپ بولتی ہو میرے ساتھ کرتی ہی کیوں
پھر سے اور آج کے لیے خرچ بھی ہے
ہاں پھر مجھے رخصان کی موسری بہن سے بھی کرنی ہے بات
کیوں
اس نے بھی کاریا کھولا نا
ہاں وہ تنگ
ارے میں ٹاپک سینڈ کروں گی تو مجھے کیا کرے گی مجھے کام کرنا ہے مجھے تھوڑی اس کے ساتھ پرسنل ہونا ہے اور مجھے اس مجھے رخصار نہیں بولا اور ایک بات ہے نا
ہاں
مجھے پرینکا سے بھی بات کرنی ہے
پریکا کو بولا میری بہن کو بھی کرو فون
مجھے گنڈ ہوا آپ کتنی سیلفش ہو رات کو مجھے اتنی بری حالت ہوئی اپ بات کر رہی تھی آپ نے مجھے دیکھا بھی نہیں
مجھے پتا تھا اپ ناٹک کر رہی
اللہ پاک کی قسم مجھے گنڈ ہوا تھا
کوئی بات نہیں آپ ہونا ٹھیک
پاگل لڑکی اتنے آنسو بہے میرے
ہائے ہائے اور پرنکا کہا ہے
ہری ہریانہ کہ
اچھا وہ بڑے خاندان کی ہے
ارے نہیں مجھے نہیں پتا بڑی ہے یا چھوٹے خاندان کی ہے اب اس کی سانس شاید رہی یا مار گئی مجھے نہیں پتا وہ کل بیمار تھی
کیسی بیمار پہ
وہی ہوئی تھی نہ اچانک اس کی ساز بیمار
ہاں کتنی
کیا
بیمار ہوئی
اس سے بولا بہت ہے مجھے اچانک جانا پڑا
اچھا
جانا تو اسی کو پڑے گا جو سیریس ہوگا کھانسی بخار پہ تو نہیں جائے گی نا
وہ الگ رہتی ہے
ہاں بالکل الگ تھلگ
آج کل کیا پتا نہیں گیہموں کو کیا ہوتا ہے
اس نے بولا ہماری لڑائی ہوتی تھی میری جیٹرانی کے دیورا جیٹھانی کے ساتھ
پھر ہم نے کیا کام ہم الگ ہی بیٹھے میں نے بولا آپ کا پتی کیا کر رہا ہے بولا وہ پکے نوکر ہے گورنمنٹ امپلائڈ
میں نے بولا ٹھیک ہے
خود پرینکا نے بارہویں تک پڑھا ہے
دو بچے ہیں اس کے ایک بارہ سال کا ہے ایک نو سال کا ہے
نہیں بارہ سال کا
ایک بارہ سال کا ہاں
دکھنے میں تو وہ چھوٹی لگتی ہے
کچھ ہوتے ہی کہتے ہیں نا شاہ جی
نچکان ہاں بھئینگ ہی ہے
اور
لیکن باتونی باتونی پ اللہ کوئی اس سے باتوں سے نہیں جیت سکتا
ہاں
ہاں
اس کو بولنا کبھی کشمیر آنا یہاں سے کسی بھی آنے والے کے ساتھ بات کرنا تک پھر آ بات ہوئی ہے
وہ کہتی ہے اتنا دور کہاں سے آتی میں مجھے اچھا نہیں لگتا گاڑی میں جانا میں موٹر سائیکل پہ گاڑی میں پتا نہیں کیا کیا بولتی ہے
چلو پھر کرنا جی
چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ